ہیلو ہاں
ا
ہلو السلام علیکم
س ب لک
وعلیکم السلام کیا ہو رہا ہے سر
کیا ہوا کچھ نہیں بس ایسے ہی مارکیٹ جانا تھا تھوڑا
کیوں
ارے کچھ کچھ کام ہے
تم بہت بازار گھومتے ہو لیکن کیا خریدو گے بازار سے
ارے نہیں وہ کیا ہے نا کہ کچھ پینٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور تو اس کا کمر ٹائٹ ہو گیا ہے اور کچھ دن پہلے خریدتےے اور ایکٹھ نیا پینٹ ہے تو اس کو بنوانا بھی ہے
او اچھا اچھا کام ہے ہےا اب تمہارے بازار میں یہ سب سویدھا اپلبدھ ہے
ہاں سب بغل میں ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے
او نزدیک ہے ا نزدیک میں ہے کتنا دور ہے مطلب کیسے جؤ گے پتال پتا ہے
نہیں بائک سے چلے جائیں گے
او اچھا تو کچھ خریدو گے بھی اور کچھ خریدنا بھی ہے بازار سے
نہیں ایسا تو ابھی کچھ نہیں ہے لیکن ا یہی والا کام تھا مین
اور تم سرٹ سلوا لیو
ہاں سٹ تو میرا ہو ہی گیا آ ہی گیا
تو ہم کو دکھایا نہیں
دکھائیں گے
تم بہت بگڑ گئے ہو آج کل تم بہت بزی رہ رہے ہو ہے ن اچھا تم نے گھر بن رہا تھا بن گیا
ہاں گھر تو بہت پہلے ہی بن گیا
وہ کتنا پلہ گھر بنا تما
ابھی تو ایک ہی فلور بنا ہے
ایکے پورا فنیشنگ ہو گیا مطلب ج
ہاں ہاں ہ ہاں ہاں سارا سارا سب کچھ
تو بیڈ ویڈ سب لگوا لیے ت ہم
ہاں ابھی تو بیڈ لگا لے ہے
او ہو اور کیا کر رہے مطلب وہاں گھر پہ شفٹ ہو گیا کہ اب پرانے ہی والے گھر میں
نہیں ابھی تو پرانے والے ہی گھر میں ہے لیکن ہم رہتے ہیں وہیں اس گھر سے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے بس تھوڑے سا دور میں
او نزدیک ہی میں ہے دونوں ہے نا
ہاں
اور تمہارے بازار میں آج کل کیا کیا بک رہے ہیں نیا نیا سامان
بازار میں تو بازار میں تو سب چیز نیا نیا آیا ہی ہے ابھی ابھی دیکھو پھر برسات کا موسم ہے تب برسات والا سب سامان آئے گا
جیسے برسات میں کیا تمہارے یہاں ملتا ہے جو میرے یہاں نہیں مل سکتا ہے بتاؤ جیسے
ہم جیسے رین کوٹ ہے چھتری ہے سب تو وہاں بھی ملتا ہوگا پھر کھ پھر ک سو نا پھر کھا پھر کھانے پینے کا سامان سب بریڈ پکوڑا اور طرح طرح کا سب
یہ تو روز ملتا ہے برسات میں ملتا ہے یہ یہ پھل فروٹ نیا نیا آتا ہے اس میں لگتا ہے پت نہیں تم کون جنگل میں رہتے
ارے پھل بھی تو سب نیا نیا ایوے کرے گا آم کو
کا ہے اب آم تھوڑی ملے گا اب تو برسات کا موسم آئے تو اب ا ناریل ملے گا ن نس ملے گا ناسپتی ملے گا یہی سب تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ جو آتا ہے اس کو بولا کرو یہی سب آئے گا لگتا ہے ایک دم جنگل کے بجھال ہو
ہوں تب جنگل میں رہیں گے
سار نام کا کوئی نہیں ہے پتا نہیں کیسے تم پڑھے لکھے ہو پتا نہیں ہم کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اور دماغ رہتا ہے تمہارا
میرا دماغ ابھی ہاں تمہارا
میرا ابھی ناشتہ ہوا اب تو کھانا بھی ہو جائے گا میرا ترے ہی جیسا ہے کہ ہم توس بارہ بجے ایک بار کھاتے ہیں میرا ناشتہ کھانا دونوں ہو گیا ہے
ہاں ش بھی دس بجے ہی کھائے تھے لگ بھگ
پاڑا تھا سال میں ایک بار کھا لی ہے بڑی پتی آر ہے
بتیا کہالر آئیں گے صحیح بات ہے یہ
ہاں تب ہم لوگ کے یہاں ناشتہ بھی ایک دم ٹائملی ہے بھ نو بجے نا ہونا ہی ہونا وہ تو ہم کو لیٹ ہو جاتا ہے گا کہ ہم پڑھاتے لکھاتے رہتے ہیں تو ہم لیٹ سے کرتے ہیں پھر ایک بجے سے اب لوگ کھانا کھا لیتا ہے
ٹھیک ہےنا ہےتا آب
ا تم ہو کے بارہ بجے ناش کھانا کا کوئی ٹھکانا نہیں صحت
ہوتا ہی ہے ا جیسے پاپا صبح آفس چل گئے نو دس دس بجے تک تو ان کو بن کے مل جاتا ہے اور ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہے بس اب
پھر بھی تب بازار سے اور کیا خریدو گے سبزی وبزی خریدو گے
ہاں سبزی تو خریدنا ہے جائیں گے تو خرید ہی لگے کیونکہ پھر دوپہر ہو جائے گا پھر جانے کا دھوپ اتنا ہے کہ پھر دقت ہو جدہ سام
اچھا ادھر دھوپ اوپ ہے کہ موسم تم لوگ یہاں صحیح ہے ہم بھی سوچ رہے ہیں جائے کبل مارک ہم لوگ کے یہاں تو ابھی سب پھل ابھی یہ سب ملنے لگا ہم تو ناسپاتی دو تین بار خرید کے کھا بھی لیے ناریل بھی ناسپتی بھی ال ج بھی
یکن ہم اتنا زیادہ شاپنگ کرتے نہیں ہیں
کا ہے تم کنجوس آدمی ہو پیسہ بچات
کنجوس کے بات نہیں ہے بات وہ نہیں ہے بات ہے کہ ہم کو اتنا یہ سب یہ سب چیز میں ہم کو اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے
ایسا کیا ہے کھانے پینے میں انسان کو دلچسپی ہوتا ہی ہے
تب کھائےائے آرام سے
ہاں ایسا کیا ہے ا بازار جا رہا ا آدمی تو گھومے پرے گا نہیں
ار ت بازار ہم لوگ کا بازار رہتا ہے ہم لوگ
ا اور تم لوگ یہاں سنے کہ اسٹیڈیم میں میچ ہونے والا ہے نالندہ میں
ہاں راجگیر میں رنجی نہیں راجگیر میں ایکٹ ہے اسٹیڈیم نیا بنا ہے
ہاں
تو پٹنہ میں بھی اسٹیڈیم تھا معین اللہ کا اسٹیڈیم تو اس میں ابھی ہاں تھا پٹنہ میں سونوںنا اب پٹنہ میں رینوویشن کا بی س س آئی کام کرا رہا ہے
ہاں
وہاں کا میچ جو پٹنہ میں ہونے والا تھا تھا رنجیت ٹرافی کا میچ سارا میچ راجگیر سفٹ کر دیا ہے تو تین ٹو میچ ہے ایک توٹو اتر پردش سے ہے ایکٹو ودرب سے ہے آشاد ایکٹو جھارکھنڈ یا پھر کسی یا چھتیس گڑھ سے ہے
ا ہاں ہاں ہاں اچھا تو ابھی کون سا ہوا تھا راگیر میں
ہاں ب ابھی تو راگیر میں ہوا تھا دوسرا مطلب ہاکی ہی
ا اچھا ہاں ہاکی والا ہوا ٹیک بولےب ہم بھول گئے تھے مہلا والا ہوا تھا نا
ہاں ہاں
مہلا ہاکی والا
ہوا تھا
کون والا ایشیا والا تو کون سیتا تھا وہ انڈیا ہی نا جیتا تھا ارے ہم ادھر کرنٹ افئرس پڑھنا چھوڑ دیے نا تب بھول گئے
اور پھر مینس کا بھی ہوا تھا دونوں کا ہوا ہے پھر بی بال کا ٹورنامنٹ ہوا تھا اب پا ہے راجگر جو ہے نا وہ اترراشٹریہ اچھی ہے مطلب سب چیز یہاں انترراشٹریہ ہوتا ہے
ا ہ
پورا وہ اور کھیل کا جو میدان ہے نا وہ یونیورسٹی بھی ہے کھیل وشو ودیالیہ ہے وہ
او اچھا اسی میں ہوتا وہی والا اسٹیڈیم میں
اس میں انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں طرح کا گیم ہے
او ہو تو گئے تھے دیکھنے
ابھی کہاں وہ ہاکی والا دیکھے تھے جا کر اب رنجی ٹرافی کا کرکٹ میچ ہوگا تو دیکھیں گے وبھو سوریہ بنشی یہ سب کھیلے گا ایسان کس ایسان کسن تو جھارکھنڈ سے کھیل ہے لیکن ہے بہار کا ہی لیکن اس کا بھی میچ ہونے والا ہے
ا ہ کیا
پھر ہو سکے یہ کھیلے گا محمد سمیع کھیلے گا چاہے محمد سراج کھیلے گا
ہاں ن ارے اس س ب وہاں تو ہو طاتا راجگیر بہت اچھا جگہ ہے ہم کبھی گئے نہیں ن ہے ہم بہت بار سوچے ہیں پر جا ہی نہ پاتے
تب آؤ کا بھی آؤ کا بھی
ہاں آتے ہیں ان شاء اللہ کبھی وقت نکالتے ہیں ج کہاں مشروف رہتے ہیں کہاں وقت ملتا ہے
وقت بنانے سے بن جائے گا موڈ بناؤ ایک دن گھومنے آؤ ایک دو دن کا پلان کرو
تو ہے ہی ہے وقت نکال نہیں سے نکلتا ہے ہاں گھوما کتنا دور ہے تیرا وہاں سے راجگیر سے
گھر آدھا گھنٹہ میں بائک سے پہنچ جاتا ہے
ا اچھا تمہارے گر سے نوادہ کتنا دور ہے مطلب بہت زیادہ دور ہے وہاں ھ ڈاکٹر کا ہم کو پتا چلا ہے بڑے اچھا اچھا بیھتا ہے تو کتنا کلو میٹر ہوگا
تیس پینتیس کلو میٹر ہے اور کیا اور روڈ یہ سب فور لائن ہے تو تورت پہنچ جاتے ہیں
تو نوادہ سے پٹنہ کتنا کلو میٹر ہوگا
سے پٹن تو تھوڑا دور ہو جاتا ہے لگ بھگ د زیادہ ہی اسی نبے پڑ جاتا ہے
وہ اتنا دور
آبادہ جھارکھنڈ طرف ہے
م تو بڈر پڑے
ہاںاںاد کے بعد رجولی ہے رجولی کے بعد جھارکھنڈ ہے تو کوڈرما وغیرہ پٹنا ادھر ہے
ا پٹنا دو ہاں ہاں ہاں اچھا تو نو میں اچھا ڈاکر ووکٹر بیٹتا ہوا جی
ہاں ارے دیکھو اب سب جگہ سوھا ہو گیا ہے اور ویسے پتا کرنے پر تو کوئی نہ کوئی بیٹھتے ہوں گے کہ پیر کے لیے
ہاں وہ نوادہ ہی کا ایک ڈاکٹر ہے نا تو ابھی وہ کا تو پٹنم میں بھی بیٹھتا ہے بھ کابوت تو کوئی ہم کو بات ہیں کہ ان سے ایک بار ملی ہے تو ہم جانا چاہ رہے ہیں تو ہم س پوچھ رہے تھے کہ وہاں پٹن سے نو تھا کافی دور ہے کیا
پٹا سے وہی تم کو ہاس ستر اسی اسی پچاسی کلو میٹر تو پتتا ہی چل جائے گا
سب تو دور ہے ہم اتنا دور نہیں جا پائیں گے نہیں ہم ہی آ جائیں گے ڈائریکٹ ٹرین سے ہاں
تمہارے گھر سے تو ہم کو لگتا ہے کہ نوادہ زیاادہ اھی پڑے گا بغل میں پڑے گا
نزدیک میں نہیں ہے ہم لوگ یہاں سے کوئی سویدھا نہیں ہے جانے کا
نزدیک بھی پڑھ سکتا ہے نبازا کیونکہ وہاں سے کتنا کوڈرما بیس تیس کلو میٹر ہے
ایک دم رہے گا نہیں بیس تیس کلو میٹر یہاں سے بہت دور ہے کافی دور ہے کڈارا یہاں س رانچی ادھر ہجاری باغ کوڈار یہاں سے دو سو تین سو کلو میٹر پڑ جائے گا اور بولو دیکھتے ہیں جو بھی
بن تمہارا ڈسٹرک پڑتا ہے ادھر ضلع تمہارا پڑتا ہے ادھر مطلب دوسرے روٹ میں ہے پلامو والے روڈ پہ مطلب ہے اور ادھر جو ہے نوادہ سے رانچی ہجاری باغ کوڈرما یہ روٹ پڑتا ہے
ہاں جو بھی ہو پھر بھی اب دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہی جیسا مناسب ہوگا کریں گے اور بتاؤ کہاں تم لگا جی
ہاں نہیں نیٹورک کا کچھ ہاں ہلو
تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی تھی
ماری بھی نہیں آ رہی تھی
ہم تو بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں اور بتاؤ اور سب
ہاں اور سب ٹھیک خیریت سب سب سب کوئی خلیاد
س اچھا ٹھیک ہے تو پھر چلو جاؤ تم بازار جاؤ خریدو سامان پھر کرنا پھر اطمینان سے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ